وعلم السلامام
وعلیکم السلام کیسے ہو
میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں
خیریت سے
گھر میں سب
اور بت سب خیریت سے اللہ کا شکر ہے
چلیے آپ کے ابو جان امی جان بابا جان بھائی بہن سبھی ٹھیک ہے
جی سب خیریت ہے سب خیریت
اچھا میری آواز اچھے سے آ رہی ہے میری آ وہ چلیے بہت ہی اچھی بات ہے تو آپ نے کھانا وانا کھا لیا
جی کھانا وغیرہ کھا لیا ابھی بچے اپنا پڑھائی لکھائی کر کے کے آئے ہیں تو اب نہانے لگے ہوئے ہیں تو میں ان کو یہی بول رہی تھی کہ پانی کی بربادی مت کرو
ہاں ہاں ہاں آپ نے بہت ہی اچھی بات کی ہے تو مجھے لگتا ہے ہمیں آج اسی پہ بات کرنی چاہے پانی کی کتنی اہمیت ہے ہماری روزمرہ کی کی زندگی میں ہے نا
جی جی بالکل
تو آپ ہاں سنو میری بات تو پانی اللہ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے اس دنیا میں جتنا بھی مطلب کہ زندہ مخلوق ہے نا چاہے انسان ہو جانور ہو یا پودے سب کی زندگی پانی پر ڈیپینڈ کرتی ہے اگر پانی نہ ہو تو زندگی کا تو تصور بھی ممکن نہیں ہے اس لیے ہے کہ پانی ہی زندگی ہے تو یہی پانی زندگی ہے تو دوست مطلب کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمارا دن پانی کے بغیر شروع نہیں ہوتا تو ہم مطلب کہ منہ د تے ہیں نہاتے ہیں پانی پیتے ہیں اور کھانا تیار کہتے ہیں پانی کی اہمیت سے یہ سب ہوتا ہے تو دن بھر کے بہت سے کام پانی کی وجہ سے ممکن ہوتے ہیں تو اسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پانی ہماری روزمرہ زندگی میں کتنا ضروری ہے تو میں آپ سے بھی سننا چاہتا ہوں کچھ
جی بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے دیکھو کہ ہر روز ہمیں پانی کی تو بہت زیادہ آوشکتا ہے جیسے کہ ہمیں کھانا بھی بنانا ہے تو بھی پانی چاہیے کپڑے دھونے ہیں یا پھر صفائی کرنی ہے پانی کی تو بہت آوشکتا ہے
ہاں ہاں بالکل
اور ہمیں کیا ہے کہ جیسے آج کل موسم ہے بہت تو تاپمان اتنا تیز ہے جیسے ہمیں ڈاکٹر بھی یہی بولتے ہیں کہ آپ پانی کو زیادہ سے زیادہ پیے یا پھر صاف پانی پیے تاکہ آپ تندرست رہ سکیں
بالکل صحیح کہا آپ نے تو اسی کے ساتھ ساتھ مطلب کہ پانی ہماری مطلب کہ پیاس بجھانے کے لیے مطلب کہ نہانے نہانے کے لیے ہوتا ہے پیاس بجھانے کے لیے ہوتا ہے بلکہ ہماراری جسم کو صحت مند بھی رکھتا ہے تو یہ بھی ضروری ہے ہمارے جسم کا بہت بڑا حصہ پانی پر مشتمل ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے یہ ڈاکٹرس کے مطابق انسان کا جسم ہے مطلب کا مقدان میں پانی ہوتا ہے اگر ہم کم پانی پییں تو ہم تھکان ملک کی کمزوری اور مختلف بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں تو پانی کے ایک اور پانی کا ایک اور اہم مطلب کردار مطلب کہ صفائی میں ہے تو صفائی آج ایمان ہے اور صفائی کے لیے پانی بہت ہی ضروری ہے تو ہم کب کپڑے دھوتے ہیں گھر صاف کرتے ہیں اور اپنے جسم کو صاف رکھتے ہیں تو اگر پانی نہ ہو تو صفائی کا نظام حالانکہ بہت ہی مشکل مکل ہو جائے گا تو صفائی نہ ہو مطلب کہ صفائی نہ ہونے کی وجہ سے بیماریاں بھی پھیل سکتی ہیں نا
جی جی بھائی جان دیکھو پانی کی بربادی تو دیکھو کرنی نہیں چاہیے کیونکہ کہ دیکھو ہمارے دیش میں جو کھیتی باڑی کرتے ہیں جو کسان ہیں وہ بھی پانی کے اوپر ہی نربھر ہے اگر انہوں نے کیا ہمارے لیے کھیتوں میں فصل اگانی ہے یا پھر کیا ہے کہ سبزیاں اگانی ہے یا پھل وغیرہ اگانے ہیں تو دیکھو ان کو بھی پانی کے کی بہت آوشکتا ہے
بالکل بالکل تو آپ نے بہت ہی اچھی بات کہ تو اسی کے سر مطلب کہ پانی مطلب کہ کھیتی کے لیے بھی بہت ہی اہم ہے ہمارے کسان فصلیں اگا مطلب کہ اگانے کے لیے پانی کا استعمال کرتے ہیں گیہوں ہو گیا چاول ہو گئی سبزی ارفل سب کی پا سب پانی پانی کی مدد سے ہوگتے ہیں تو اگر پانی کی کمی ہو جائے تو فصلیں خراب ہو جاتی ہے اور مطلب کوا کی کمی پڑ مطلب کہ پیدا ہو سکتی ہے اس لیے پانی ہماری مطلب کہ گاازی ضرورت کو بھی پورا کرنے میں بہت ہی بڑا کردار کرتا ہے نا بھائی
جی جی جی بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے مسئلہ تو یہ ہے کہ کہ ہم لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں جیسے کہ ہم دیکھ ہیں کہ ہمارے شہروں میں جیسے کہ ا کارخانے ہے یا پھر کارخانوں کے اندر جو کام چل رہا ہے ان سب چیزوں کے لیے بھی پانی کی بہت آوشک ہے یدی پانی کی کمی ہو جائے گی تو وہ ادیوگوں کا کام کیسے کریں گے وہ
ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے تو مطلب کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر اگر ہمیں پانی بچانا ہو ہم کیسے پانی کو بچا سکتے ہیں
جی بالکل دیکھو آج کے سمے میں تو ہم لوگ پانی کی بہت بربادی کرتے ہیں اس کا کارن یہ ہے کہ ہمارے شہروں میں ہمارے گاؤں میں کیا کہ کھلا پانی ملتا ہے ہم لوگوں کو تو ہم اس کی کیا ہے قدر نہیں کرتے تو کچھ دیش آج بھی ایسے ہیں کچھ شہر ایسے ہیں جہاں میں جہاں پہ پانی کی بہت کمی ہے لوگ بوند بوند کے لیے ترس رہے ہیں
ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے تو اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ مطلب کہ جانوروں کی زندگی بھی پانی سے مطلب کہ وابستہ ہے مطل کہ گئے گائے بھینس بکریاں اور دوسرے جانور پانی پیتے ہیں تو اگر انہیں صاف پانی نہ ملے تو ان کی بھی صحت متاث سر ہو سکتی ہے اس طرح مطلب کہ جنگل کے جانور اور پرندے بھیی پانی کی مطلب کہ متوجہ ہوتے ہیں تو پانی انڈسٹریز اور کارخانوں اور فیکٹریوں میں بھی استعمال ہوتا تو اگر میں آپ کو کہوں کہ بہت سی مطلب کی چیزوں جو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں تو ان کی تیاری میں مطلب کہ پانی کا اہم رول ہوتا ہے تو کپ پری کاغذ مطلب کہ دوائیاں اور بہت سے دوسرے پروڈکٹس بنانے کے لیے پانی کی ضرورت ہی ہوتی ہے ہے نا
جی جی جی بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے دیکھو ہم اپنے گھر میں ہمارے جو بچے ہیں ہم ان کو اگر ہم انہیں اچھی چیزیں بتائیں گے تبھی وہ آگے بڑھ سکیں گے ہمیں ان کو بتانا چاہیے کہ آپ کو پانی کی قدر کرنی چاہیے اگر کہیں پہ آپ کو کھلی نل کھلا دکھتا ہے تو اسے بند کرنا چاہیے یہ سب باتیں ہم ہی اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں نا
ہاں ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے تو اسی کے سا سا مطلب کہ کیا زمین پر پانی بہت ہی زیادہ نظر آتا ہے لیکن اس میں سے اکثر پانی سمندروں میں ہوتا ہے جو پانی کے ان پینے کے قابل نہیں ہوتا تو پینے کے قابل پانی نہیں ہوتا تو ہم تو اس کو پی ہی نہیں سکتے ہیں تو پینے کی مقدار بہت ہی کم ہے تو اس لیے ہمیں پانی کی قدر کرنی چاہیے اور اسے ضائع نہیں کرنا چاہے تو آج کل دنیا کے بہت سے ملکوں میں پانی کی کمی ایک بڑا مسئلہ بن چکی ہے تو کچھ علاقوں میں لوگوں کو صاف پانی حاصل کرنے کے لئے دور دور تک جانا پڑتا ہے کچھ لوگوں کے پاس اتنا پانی بھی نہیں ہو تاکہ وہ اپنی بنیاد ضرورت پوری کر سکیں ہے نا
جی بھائی جین بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے دیکھو آج ہمارے گاؤں میں جیسے کہ ہم لوگوں کو ساری سہولت مل گئی ہے جیسے ہم لوگوں نے اپنے گھروں میں یہ فلٹر وغیرہ لگوائے ہیں یا پھر کیا ہے کہ ہم موٹر کا تازہ پانی پی رہے ہیں تو دیکو کئی شہر یا گاؤں ایسے ہیں یہ جہاں پہ پانی بہت گندا آ رہا ہے تو دیکھو وہ ان کو بھی چاہیے کہ کہ وہ گندا پانی پینے کی بجائے کیا ہے کہ اس پانی کو ابال لیں تاکہ وہ کیا ہے کہ یہ جو سرکشت رہ سکیں
ہاں بالکل تو بالکل صحیح کہا آپ نے تو اسی کے ساتھ سال کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سی لوگ پانی کو ضائع کر دیتے ہیں تو برش کرتے وقت نل کھلا چھوڑ دیتے گاڑی دھوتے وقت ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں اور ملب کہ اور کئی مرتبہ پانی بے وجہ مطلب کہ بہ بہا دیتے ہیں تو ہمیں یہ عادتیں بدلنی ہوگی ہے نا تو پانی بچانے کے لیے ہم بہت سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا سکتے ہیں سب سے پہلے جب پانی کی ضرورت نہ ہو تو نل بند کر دینا چاہیے لیک ہونے والی نل کو کروانا چاہے ضرورت کے مطابق پانی استعمال کرنا چاہیے اور پانی کو مانا کہ بےیکار نہیں بہا دینا چاہیے ہے نا
جی جی دیکھو جیسے ہمارے بچے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے اسکول میں جاتے ہیں تو دیکھو جب اسکول میں انہیں یہ چیزیں بتانی چاہیے یہ آدیش دینا چاہیے کہ آپ کو پانی کو کس طرح بچانا ہے یا آپ کو پانی کی کس طرح بچت کرنی ہے یہ سب چیزیں انہیں ضرور بتانی چاہیے تاکہ وہ سب کو بتا سکے اور آگے بڑھ سکے
ہاں آپ نے بالکل اچھی بات کی تو اسکولز میں بھی بچوں کو پانی کی اہمیت کے بارے میں تعلیم دینا چی چاہیے مل کہ جب بچے چھوٹی مت سے ہی پانی بچا سکیں مل بچا بچاتے بچائیں گے تو بڑی عمر میں بھی مطلب کہ اس عادت کو جاری رکھتے ہیں تو اس طرح پوری سوسائٹی میں پانی بچانے کا شعور پیدا ہوتا ہے نا ہے نا
جی جی جی جی بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے دیکھو ہم لوگ اپنے گھروں میں جیسے پیڑ پودے لگاتے ہیں یا پھر کچھ بھی تو دیکو ہم ا صبح ان کو پانی نہیں دیتے تو شام تک کیا ہے کہ وہ بھی پوری طرح مرجا جاتے ہیں جیسے انسان کو پانی کی ضرورت ہے اسی طرح پیڑ پودوں کو یا پھر اور بھی کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو پانی کی بہت ضرورت ہے
ہاں ہاں تو مطلب کہ ایسے کیا کیاے کہ حکومت کو بھی پانی کہ مطلب کہ زذرخ مطلب زذرخیز محفوظ بنانا چاہیے مطلب کہہ ڈیمز اورور مطلب کہ جو جس سے مطلب کہ پانی کو ایک جگہ پہ روکا جا سکتا ہے پھر اس سے بجلی بن دیتے ہیں تو اس کو بھی اسٹور کرنے میں مدد کر دیتے ہیں تو مب کیا بارش کا پانی کو مطلب کہ جمع کرنے کی پروجیکٹس بھی بہت ہی مفید ثابت ہو سکتے ہیں جس کو ہم رین واٹر ہارویسٹنگ کہتے ہیں جو کہ مطلب کہ بارش کو ہم ایک ہی جگہ جمع کرتے ہیں جو چھتوں سے گرتے پری اسی کو مطلب کہ اپنے کھیتوں میں استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی ایک بڑی مطلب کہ چیز ہے ج سے ہم پانی بچا سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا مجھے امید ہے آگے بھی بات ہوتی رہے گی تو اللہ حافظ اپنا خیال رکھنا اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھنا اور جو ہم نے باتیں کی نا وہ آگے بھی پہنچانا تاکہ دوسرے سے بھی سن سکے وہ باتیں تاکہ وہ بھی پانی کو بچا سکے اللہ حافظ